اللام علیکم
بالک حکم السلام اور سب خیریت سب خیر سب خیریت سے اللہ کا شکر ہے
ہاں بس ماشاء اللہ کی بدولت رہے کہ آپ اور ہم ہمیشہ خوش رہے
ٹھیک ہے اللہ کی مہر بنی رہے ہم تو کہتے ہیں ہر کسی پر
ہ ہ ہ
اور بتائیے آج کیسے یاد کیا آپ نے ہمیں
جی ہم نے سوچا کہ بڑے د ر بی ہوئی ہیں آپ سے تو ہم نے سوچا کہ آج ان سے بات کر لیی
نہیں بڑھیا ہے ہم بھی سوچ رہے تھ تم ہم نے کہ تم سے پوچھیں گے کہ تم شاپنگ کہاں سے کرتے ہو آن لائن منگاتے ہو کہ باہر باہر بازار مر جا کے خریدتے ہو
نہیں ہم تو آن لائن ہی مانگتے ہیں ہوں
اچھا آپ کی ادھر سے شور کیسا سا رہا ہی ہے جی اس کا
ہ ہ ہ ہ ہ
اب ٹھیک ہو گیا ہاں جی ہاں جی بولو
جی ہم تو آن لائن ہی شاپنگ کرتے ہیں
اچھا تو سوٹ وغیرہ بھی تم آن لائن ہی منگاتے ہو اب عید گئی تو تم نے عید پہ ساری شاپنگ آن لائن ہی کی پھر اس کا مطلب تم نے
ہ
چانو میرے کو تو کپڑا لینا تھوڑا سا وہ لگتا ہے ڈر لگتا ہے آن لائن منگانے سے سے ایک بار میں نے منگایا تو میرا ٹھیک نہ نکلا اس سے تو میرے کو ڈر ہی لگنے لگ گیا تب سے
تو نہیں ہے آتے ہیں تو ہمارے کپڑے صحیح آتے ہیں
ہاں وہ کئی بار ہوتا ہے نا کہ ہم نے نا کیا کیا انسٹاگرام پہ ایڈ آ رہی تھی وہاں سے سے دیکھ کے منگا لیا تو ہمارا صحیح نہ نکلا کپڑا اس کے بعد سے تو ہم
کمے گا ہ
آپ کے تو اس سے ساؤنڈ صحیح نہیں آ رہا
تو بارہ منگال دوبارہ تو صحی نکل گ
ہاں کوئی نا تم ہمیں ب بتا نا کہ تم نے کہاں سے منگایا تھا ہم بھی دیکھیں گے کہ اچھا بھی ملے گا تو ہم بھی منگا لیا کریں گے ایک تو دیکھو آن لائن شاپنگ کرنے سے ہمیں کتنا فائدہ ہو جاتا ہے نہ تو اتنی گرمی میں کہیں باہر جانا پڑتا ہے اور اور پیسہ بھی نہ لگتا نہیں تو جاؤ تو تمہیں پتا ہی ہے کتنا تو کرایہ ہی لگ جاتا ہے
آشاء اللہ م ہماری تو بازیاں ان کی نکالی ہے جس کے لیے ہم نے مطلب کہ ہم نے آن لائن شاپنگ کی فر سے ہمارے ہو ہاں
نہیں کئی بار ہوتا ہے نا کہ آن لائن پہ ڈسکاؤنٹ بھی اچھا مل جاتا ہے ہم لوگوں کو
ہاں کافی ہمارے ہم جو کپڑے منگاتے ہیں ہماری امی
ہاں بالکل ٹھیک کہا آپ نے آج کل تو آن لائن کا دیکھو کتنا فائدہ ہو گیا ہے کہ گھر بیٹھے ہم گھر کوئی بھی سامان منگا لیتے ہیں اپنے گھر پر
بالکل ہاں ویسے م
ہاں
مند وقت کی ب کی ہوتی ہے ماشاء اللہ اپنے گھر پند سے کپڑے بھی خرید لیتے ہیں مارکیٹ میں سب کو ساتھ ل ان پٹ نی
بالکل ٹھیک ہے آپ نے کئی بار ہوتا ہے دیکھو بازار میں ہمارے پاس جانے کے لیے اب جیسے عید کا تیوار آپ کو پتا ہی ہے ج کتنے لوگ گھر پر آتے تھے مہمان نوازی کرتے ہی ہم لوگ کتنا تھک جاتے تھے تو ہم نے بھی یہی سوچا تھا کہ آن لائن مانگ گا لیتے ہیں پھر ہمارے شوہر کہتے ہیں تم کو پسند تو آتا نہیں ہے تو جا کے وہیں سے خرید لاؤ اپنے لیے کوئی عید کا اچھا سا جوڑا
ہاں ویسے سے خریدتے ہیں اس میں بھی کافی ہم کو بھی دکھ لیتے ہیں
ہ نہیں وہ تو ہوتا ہی ہم تو پھر آن لائن گئے پھر مارکیٹ گئے بازار گئے اپنے شوہر کو کہا تم ہی ستو ہمارے ساتھ ہم کس کے ساتھ اکیلے کہاں جائیں گے تو تم ہمیں بتا بھی دینا ہمارے اوپر کیا اچھا لگ رہ ہے کیا نہیں لگ رہا
جی اپنے شوہر کی پستے ہیں تو اس میں اور زیادہ چمک آتی ہے چے جی
ب بالکل ماشاء اللہ ٹھیک فرمایا تم نے ویسے بھی دیکھو ہم اب سجتے سبر تو اپنے شوہر کے لیے ہی ہیں تو کونا ان کی پسند کا کپڑا بھی جوڑا بھی پہن لیا جائے ہ ہم سوچ رہے کو
بول
ہم اس دن گھر پر کچھ بنا رہے عید کے چکر میں ہم نے بریانی بنا رہی تھے اور ہمارے گھر میں مسالا ہی ختم ہو گیا ہم نے کیا کیا کیا فٹافٹ آن لائن آڈر کر دیا اور جب تک کھانا تیار ہو رہا تھا ہم پکوان بنا رہے تھے تب تک ہمارا وہ سامان بھی آ گیا دیکھو اور اس سے ہمارے کو کتنا فائدہ ہو گیا نہیں تو ہم کہاں تار ہو کر بازار جاتے لینے کے لیے اور یہاں پر تو دیکھو کام کر کےتےے کر گھر پر ہی آ گیا اور بچوں نے ہی لے لیا آڈر بھی کر دیا ہمارا تو کتنا ٹائم بچ
بچ جی بالکل ری وقت کے لوگوں کوم اللہ کی بدولت ہے آ ہم لوگ اتنا ٹائم جیسے میں میںب آپ سے بات کر رہی ہوں آپ میرے سے بات کر رہیوں تو یہ ساری قدرت کی تو بدولت ہے کہ کےس م
سرھ آپ نے دیکھو آن لائن کام آن لائن کچھ منگانے سے ہمیں کتنا فائدہ ہو جات ایک تو ٹائم کی بچت ہو جاتی ہے اور ایک ہم کوئی کبھی آتا ہے کچھ چیز نہ ہو گھر میں تو ہم منگا سکتے ہیں جلدی جلدی
ا جھی بالکل
ہمیں تو لگتا ہے آن لائن شاپنگ کے کتنے فائدے ہیں نقصان بھی ہوتا ہے ہم یہ نہ کہتے کہ نقصان بھی ہوتا کئی بار کیا کرتے ہیں وہ آن لائن میں کوئی چیز جیسے فٹی ہوئی پکڑا جاتے ہیں اور پھر بعد میں کئی بار بھی نہیں کر پاتے ہم اس چیز کی ہمیں اتنی ضرورت ہوتی ہے کہ ہمیں وہی پٹاوا یوز کرنا پڑتا پتا ہے آپ کو پتا ہی ہے
ہاں جی بک ہوں ہوں
پت مارک کو تو ہوتا ہے اگر ہم بازار جا کر لیتے ہیں چیز تو چلو تھوڑا اسی بہانے گھر بیٹھے بیٹھے بھی تم کو پتا ہے سارا دن بوریت ہو جاتی ہے تو سوچتے ہیں باہر جا کر کہیں گھوم پھر بھی آئیں گے اپنے شوہر کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ بھی اور ساتھ میں کچھ بچوں کو کیا ہوتا ہے بچوں کو یہی ہوتا ہے کہ کچھ کھلا دوں ہم لوگوں کو تو باہر سے تمہیں پتا ہی ہے کہ بچے تو سارے ی ہی کرتے ہیں اور دیکھو باہر گھومنا تو سب کو اچھا لگتا ہے ہم تو خود بہت اچھا لگتا ہے اپنے شوہر کے ساتھ باہر گھومنا
ی ہم تو اپنی سہت کے ساتھی سامنی ہیں س ہیں اور ہم نہیں نہیں ہم نے مہ خریدا تھا ایک ہم نےہ مس تو نام نام پے مزا ل ام سے تو ہمیں بھی کافی لگا اور ہمارے سہتنے کے ویسے ہی کڑے ہم دونوں مچ کر ت بول رہ تھ آ اچھا ہے خب ہے
ماشاء اللہ دیکھو اگر کوئی تعریف کر دیتا ہے تو ہم لو عورتوں کو کتنا اچھا لگتا ہے اور دیکھو شوہر کے ساتھ ساتھ باہر بھی کوئی ہماری تعریف کرتے تو ہم کو کتنا اچھا لگتا ہے نا
ہاں جی بالکل تو ویسے ہم ہم نےق ہمارے پاس پورے آپ کی تعریفوں کے لیے اتنا سبو ابھی سب تعریف کریں گے تو کریں گے
نہیں بڑھیا ہے سب کو اچھا لگتا ہے کوئی تعریف کرے تو چلو اسی بانے آن لائن شاپنگ بھی ہو جاتی ہے تو بازار جا کر بھی ہو جاتی ہے آن لائن بھی ہو جاتی ہے دونوں کہ اپنے اپنے ہی فائدے ہیں
فائدے ہیں سبھی تو کچھگ آف لائن خریدتے ہیں کچھ لوگ کون خریدتی ہیں
بالکل ٹھیک کہاں آپ میں دیکھو دونوں کے ہی اپنے فائدے بھی ہیں اور نق بھی ہے وہ تو ہمارے اوپر ہے کہ ہم آن لائن شاپنگ کرتے ہیں تو تھوڑا سنبھل کر کرنا چاہیے
جی بالکل جیسے میں آف لائن شاپنگ کرتی ہے ٹوپ جاتی ہیں اب ہمارا جو چہرہ ہے
ہ
نے کو لکھا ہوا وہ بیکار ہو جاتا ہے اور ذہن کو بھی کافی تکلیف ہوتی ہے جی
ٹھیک ہے اپل
تو ہمارے شوہر جی تو ہمیں کار سے لے کر جاتے ہیں آف لائن شاپنگ کے لیے
چلو بڑھیا ہے یار دیکھو ماشاء اللہ یہ تو کتنی قدرت کی اللہ کا مہر ہے تم پہب کہ تمہارے شہر اتنے اچھے ہیں جو تمہیں اچھے اچھی اچھی شاپنگ بھی کراتے ہیں اسی باہ نے تو وہ کے ساتھ گھوم کر بھی آج
خداش چ ال س د کروں گی آپ کافی اچھی طریقے سے تو کریں
چلو ہمم تو ہمم بات تو امین تہاری دوا قبول ہو ہم تو کہتے ہیں چلو اچھا لگا تم سے بات کر کر اللہ حافظ